لو وعلیکم السلام
کیا حال ہے
ہاں بس شکر الحمد للہ آپ سنایا آپ ٹھیک ہے
دوائی خیر کیا کر رہے ہو
ہاں م مچیا یہ سوکھی ہوئی
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک اور اپنے ٹاس کیا ختم اپنے اپنے اپنے ٹاس ختم کی کہ نہیں
ہاں میں نے کیے تھے ٹسک کمپلیٹ مگر اس پہ مجھے سولہ ٹاسک ہو گئے خراب مجھے آئے چو دسو ہی مجھے آئے چودہ ٹا سکے پیسے
اچھا کتنا آیا پھر ٹوٹل میں
مجھے مجھے آئے چودودہ سو
اچھا ایک ٹس کا پھر ہنڈریڈ ملتا ہے نا
آپ کو ملے گا ہنڈریڈ میں آپ سے بات کر رہی ہوں مجھے ملے گا ایٹی
اچھا ٹھیک ٹھیک مجھے بتائیے اور اس میں کتنے ٹاسک آتے ہیں ٹوٹل
یہ ہوتا ہے ٹوٹل تیس ٹاسک آپ جب کرو گے آپ مجھ سے پانچ ٹا س کرو گے اس کے بعد آپ کو پھر کسی اور سے مگر اس کو بھی ایک ایپ ہونا چاہیے ڈاؤن لوڈ آپ اس کے ساتھ کرو گے اسی طرح آپ کو چھ پ کے ساتھ کرنے ہے ٹاسک کمپلیٹ جب آپ کے ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہم یہاں سے جو دوسرا آپ کو کرے گا پھر وہاں سے فون پھر وہاں سے بھی آپ کو چھ آ لوگوں کو آپ کے ساتھ ٹاسک کرنے ہووںگے ان کو جو اپنے ٹاسک ہے آپ کو اس میں آئے گے سو سو روپیہ ایک دتا آ سکتے جو وہاں سے کرے گا ان کو آئے گا ایٹی ہی
اچا اس میں آ جاتا ہے ایسے ٹھیکٹیک اور سنئے نہیں نہیں آتے مجھے بھی آئے مجھے آئے پرسو تھری ہنڈریڈ
تھری ہنڈریڈ آپ نے کتنے کیے تھے اس ٹائم آئے نا سب کو کل آئے کل
ہاں کل شام کو آپ کو کتنا آیا مجھے تھری ہنڈریڈ کچھ تھری ہنڈریڈ ٹونٹی ایٹ ایس کو دیکھیے میں نے کای ٹسک کیے تھے نا میں نے کیے تھے چار
پھر بھی کارو شکر آپ ایک ہی ہوا ہے اس ٹائم کراب تو چار کے تین کیا آئے ہیں آپ کو پیسے یہ اچھا کام ہے مگر بہ ایمن کی زیادہ ائم نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے اور کیا اچھا کام ہے انسان گھر پہ بیٹھ کر دکھ
ہوں اچھا پت نا اب اس کے بعد کون سا پروجیکٹ آئے گا
ہاں اس کے بعد آپ کو کلک کرنا ہے وہی بولا مجھے مجھے ابھی نہیں آیا وہ کام اس کے بعد آپ کو آڈیو سننا ہے ہاں
کہ اپنے ٹاسک سارے ختم ہو گئے نا
ہاں ہاں
ٹھیک اور کیسے چل رہی ہے آپ کی لائف
شکر الحمد للہ
ہ کیا کرے آج کل کلب
بس گھر میں بیٹھے ہیں
آپ ہی پام پور میں جاؤ کا یہ ن رہتے ہیں
ہم انہیں کے سامنے رہتے نا ایئمن کے سامنے
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک لیکن یہ اچھے اچھے پرو پروجیکٹس لاات ہیں
مجھے پہلی بار اس کو مجھے یہ پتا چلا مگر وہ کہتے ہم پچھلے سال سے
ہاں ہاں لیکن میں نے بھی پہل پہلی بار
میں نے بھی پہلی بار مجھے یہی چار پانچ دن ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے ہ ہاں شکر شکر اللہ کا شکر اللہ کا اب دوسرا ٹاسک آئے گا نا اب مجھے آئے گا اس میں مجھے آڈیو سننا ہے ایک سیکنڈ کا اس کو ایک کراسک ہو ہے ایک روپے بولتے ہیں اس میں ہم جن کو دو ہزار ٹاسک بھی کر سکتے ایک سیکنڈ لگتا ہے ایک تو آ سکو ہاں تاسک پہ آپ کو آڈیو سننا ہے آپ کو وہاں سے لکھ ہوگا آڈیو میں شور آئے گا آپ کو آڈیو کو کٹ کرنا ہے جو اچھا ہوگا اس میں آپ کو کلک کرنا ہے اس کو اسی ٹائم آتے ہیں جس طرح اس کو پیسے چڑھتے ہیں وہاں پر پروسیس میں اسی طرح وہ اس کو بھی پھر چڑتے
اچھا پروجیکٹ بنایا انہوں نے ہے نا یہ پھر میںت اس کو پھر آگے جا کے ایڈٹ کیا کچھ اور پتا نہیں کیا کرتے پھر
چلو ہم بھی اس پہ لگے رہ ایک جی
آپ کے ٹاسکس ہو گئے میری پانچ ہو گی میرا یہ پانچواں ہے ایک ہو گیا نا سیر خراب
مجھے ہو گئے سولہ خراب چلو شکہ اور اس میں بھی پہلے پہلے بار توہت
سونا خراب ہو گئے
اچ سولہ ہو گئے میں جب کسی کو فون کرتی تھی وہاں سے اٹھاتے نہیں تھے یا تو وہ کاٹ ہو جاتا یا تو آواز
اچھا ٹھیک نہیں مجھے ہو گیا مجھے خالی ایکٹاس سے خراب ہو گیا بس
اس میں دوسری آواز آ رہی ہے وہاں سے پرارد ہو رہی آپ تھوڑا
کیونکہ میرے یہاں ہو گئے نا چار تین کے آگے پہ پیسے لیکن ایک کا نہیں آ گیا اس میں تو میں نے تھوڑی سی بات کی پھر رسکنیکٹ ہو گیا
ہ آپ کہاں رہتے
میں عید گاہ سائڈ سے رہتی ہوں
یہید گا آئی م بول رہے تھ ت میری فرنڈ ہے ہم ہم جاب کر رہے تھے
ہاں یہ کر رہی تھی ہمارے ساتھی جو اب لال چک میں آر مندی بہت اچھی ہے
ہاں جی بس اور سناائ کھا ونا بنایا
کھانا نہیں میں بناتی ہوں میں کھالی کھاتی ہوں
آپ کھاتے ہو کالی چلو پھر آپ ان میرڈ ہوگی آپ کی تو ابھی ہے چ
ہاں سچ بھی
آپ کے گھر میں کون کون ہے
میرے بچے دو اور میرا ہسبینڈ
بس شورٹ فیملی
ہاں پھر ساس ر ان کی بھی کی بیس سال تک خدمت وہ پھر اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ ان کو جانت نصیب کرے
ہسبینڈ کیا کرتے ہیں
ایم
آپ کے ہسبینڈ کیا
میرے ہسبینڈ وہ فروٹ بیچتے ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک چلو وہ بھی اچھا کام ہے کہاں منڈی سائڈ سے
نہیں وہ لال چوک سائڈ ا
اچھا ٹھیک ٹھیک وہ کون سا ڈرائی فروٹ کہ وہ ویسے اچھا فروٹس وغیرہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک چلو یہ بھی آپ کے لیے اچھا کام ہے گھر بیٹھ کے کیا کرنا ہوتا ہے نا
مجھے مت ن میں نے بولا نا ای من کو آپ نے مجھے کیوں نہیں پچھلے سال بولا اس سے بولا مجھے لگا آپ کو گیا نہ کو گیا آپ کو آئے گا ا میں نے کہا پرسو بیا کے پچھلے سال اگر بتایا ہو تب ہمیں وہاں لیبر کی لڑکی ہے پڑوسی کی لڑکی ہے اس نے پچھلے سال پندرہ ہزار کمائے ہماری پڑوسی کی بیٹی نے اللہ کی قسم
دیکھا
وہ مگر الگ کرتے ہیں وہ ایئمن کے ساتھ نہیں کرتے وہ خود کرتے تھ وہ بھی ہے ٹا سکا کام وہ گھر میں ہی ہے تین ت بہنیں وہ ان کو دوسروں کو کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو گھر میں ہی ٹاسک پورے ہاں وہ ان کو آپس میں ہی ٹاسک سب پورے ہو جا کے ہیں
ٹھیک ٹھیک چلو اچھی باتیں اس تو اچھا ہے اور اور ایک چیز اس میں خاصیت ہے کہ اس میں لیکن یہ الگ ایپس ہے ایپ میں فون بات کرنی ویسے نہیں کرنے ہے نا ویسے اچھا ہے
ج میں گھر کی بات کرنی ہے بچوں کی بات کر سکتے ہیں ریلیٹیو اس کی بات کر سکتے ہیں
اور اپنا ہاں سیون منٹس اوکے
س ن آتی ہییر کو
منٹ کا ہو گیا ہے نا پانچ دس منٹ
میں مرچیاں ایک ہاتھ سے صاف کر رہی ہ دوسرے ہاتھ
ہ ہ اور اچھا آئمن آپ کی نیب بر ہاں
ہاں جی
چلو اچھی بات ہے اب بیٹھ کے انسان کو کیا کرنا ہے نا
اورک کرتی پڑتی ہوک کہ جوبوکتی
میں نے کی گریجویشن آ میں جاب کر رہی ہوں
پارٹ ٹائم یہ کام بھی کر سکتے ہو
ہاں آرام سے آپ کتنا یہ کیا یہ یہ تو ایسا اتنا کام ہے نہیں بات کرنی ہو بھی جب میرے پاس ٹاسک ختم ہو جائے جائیں گے اس کے بعد مجھے اور پہنچ جائیں گے
ہاں آپ کو کرنا ہے نا وہاں پر ر جہاں پر تین ڈاٹس ہیں نا کونے پر
ہ میں کرتی ہوں ریفریش ہ وٹل فون کالج میں
ہاں اس میں تھرٹی آتی ہے تھرٹی ٹاسک آتی
اس میں سے میں نے کی تو پھر میرے خراب ہو گئے نا بہت سارے ٹاسک کیونکہ یہ دسواں ہیں دس و کال
دسواٹوا سک
ہے نا پھر ساتھ میرے خراب ہو گئے ہاں
ا منی میرا فون بھی کاٹا کو آتی ہے نا اسی ٹائم رزا اس کو بیٹیا اسی ٹائم یا کام ہوتا ہے تو
ہ وہ توصویر خراب ہی ہوتا ہے نا
اور کیا پیسے کہاں آتے جو خراب ٹاسک ہوتے ان میں پیسے نہیں آتے اس میں تو ایک بہت بھی اچھی طرح ہونی چاہ چاہے اگر کوئی آپ کو میری وائس نہیں آئے گی پھر بھی آپ کو فون چالو رکھ ہاں اگر آپ کا آٹو کے ف ہو جائے گا ٹاسک خراب اس کے بعد اس میں ہوتاش پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ اس میں کال میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے پھر آتی ہے وائس اچھی طرح ایک دوسرے کو
کیا فائدہ ہے اس پروجیکٹ میں پھر
رکھ ہے بیکاروں کے لیے سوچا بےیکار بہت لوگ ہوتے ہیں تو یہی کام کرے گ ہاں
پتا نہیں ہوگا کچھ ایسے مت
فراڈ بروڈ کو نہیں ہونا چاہیے کو چین تو مجھے مارے گے گھر والے
نہیں نہیں ویسا کچھ نہیں کیا بات پ ہم کیا اپنی بات کریں یہ ہوگا ویسا پروجیکٹ مطلب جو ان کی ایپ ہے نا تاکہ سب کو پتا چلے یہ کیا ہے میں بھی ا ان کو مت
یہ مت ایڈورٹائز کرتے ہو گے اپنے ایپ کو وہ بھی ہوتا ہے مگر پچھلے سال بھی تھا نا یہ
ہ ان کو کچھ فراڈ لگا تھا تو پھر
سال سے پیسے آ رہے ہیں
ہے نا پھر کیا پرابلم جب ان کو پرابلم ہے تو ہمیں کیا
اس کو اس نے کیا تھا پرسوں اس نے کیے تھے دو دن ہی کال تو اس کو چوبیس سو آ گئے اس لڑکی کو جس کو پچھلی سال کا چوہ ش پتم ٮری حس پندہ ساس
یہ تو پھر اچھا کام ہے اگر ہم آدھے گھنٹے بھی کریں گے کے بعات ہوگے پانچٹا اس کے ساتھ ہے نا
جائے گی تو کوٹنا
ہوں ٹھیک
آپ دیکھو کتنے ٹائم ہوا
ابھی ہیں اس میں ابھی نہیں ہوا ہے
ہوئے
نہ ن اور اور سناؤ بیٹی کا نام کیا ہے بیٹی ہے کوئی
ہاں
بیٹی کتنی ہے ایک
اس کا نام ہے روتبا
کوچ کلاس میں
وہ لو پڑ رہی ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک کہاں یہاں یونیورسٹی میں کیا
وہ وومینس جتی ہے
اچھا ٹھیکھیک چلو اچھی اچھی بات ہے اور بیٹا
ج میں دوسرا پیوس س میں
تین ہے
ہاں
بیٹی دو اور بیٹی ایک ہ
ہاں
چلو اچھی اللہ تعالی ہر ایک کو صحت یاب رکھھی ہاں
ہ
اور وہاں سے حالات کیسے تھے
اچھے تو ہماریے یہاں نہیں ہو گئی جوتا ہی ڈاؤن اؤن سائڈ سے ہوتا ہے وہ یہاں
یہاں جی سارا بند تھا لال چوک سائڈ سے تو پورا ہی بند تھا ہ لال چوک سائڈ سے ہی سارا بند تھا